السلام علیکم میں تو ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بس بڑھیا تم سناؤ
ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
اور کیا چل رہا ہے
آج کل
اور آج کل سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا اور اوکے اوکے اور سنا ممی پاپا ٹھیک ہے آج کل تو میں بزی چل رہا ہوں
کہاؤ
میرا ایک فرینڈ ہے نا اس کی شادی ہونے والی ہے ہم اس کی شادی ہونے والے ہیں سری نگر میں
اچھا اچھی بات ہے تمہیں بھی جانا ہے
ہاں ہمیں بھی جانا ہے نا اسی لیے ہم بزی ہی چل رہے ہاں مجھے اسی کے ساتھ جانا ہے آپ جانتی ہو میرے فرینڈ کو
ہاں نہیں
آپ نے بولا ہاں نہیں کیا ہاں نہیں
ا یہ میں جانتی ہوں مگر یہ ہوں
آپ آپ جت کو نہیں جانتی ہو آپ ات کی سب دوست ہیں میرا آپ کو کیا آپ کے حساب سے
وہ آپ
ذرا تووس کوئی نہیں ہوتا ہے سب بھائی بہن
ہاں صحیح بات ندرز گاہ جاتی ہو
ہاں گھرس گجات
ہمیشہ یا کبھی کبھار
ہمیشہ جاتی ہوں میں ہمیشہ جاتی ہوں مگر میرا ہی بھائی نہیں جاتا ہے
کیوں نہیں جاتا ہے وہ
وسا ہی تھا وہلا کھیل نہیں گئے تھا بیٹ وٹ
اس کو جانا چاہے نا وہ کیوں نہیں وہ کیوں
چاہیے مگر اس کو باپ بولا جاؤ جاؤ جؤ ہونا بولتا ہے م یہ نہیں سمجھتا ہے جاں ہ ناکب ک آ کب کب کو مار پڑتی ہے نا پھر یہ دو تین دن آنے ایسے پھر جب لگتا ہے اب مجھے گھر والے کو نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گ میں نا اس کو جو ہمارےھر ہاں
ہاں
تو
اسی میں کھیتانا میں وہئی نا نہیں تھی وہاں کو
ل میں بی گئی تھی میں نے اس کو بولا جاؤ جاؤ جاؤ پھر دوست بھ اب کہا کہا ہے وہاں نہیں ڈ جات نہیں وہاں جات پ کھیلتے میں نے اس کو بولا نا اس نے بولا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا جاؤ پھر دوستائی کون ہوتا ہے
وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اس کو پتا نہیں ہے درد کا کتنا ضروری ہے
ہاں وہ نا جو ہمیں ہم س س او وہئی تو آئیے
ہاں
وہ اتنا برا لڑکا ہے اتنا برا لڑکا ہے وہ اسی سے
ب اسی سے چلتا ہے اور سنا اور سنا اور سب ٹھیک ہے موسم کیسا ہے وہاں پہ موسم
بس بڑھیا
اور سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے
بھائی بہن ٹھیک ہیں
ہاں
اور
بس بڑھیا
اور کیا چل رہا ہے بارش ہوتی ہے وہاں پہ کبھی کبار یہاں آج گار نہیں جا رہا یہ
ہ حج اچھا موسم ہے نائٹ ٹھنڈا نہیں گرمی ہے
اچھا آپ کیا کرتے ہو دن بھر
کچھ نہیں ایسے بیٹھ
ایسے ہی بیٹھتی ہ اچھی بات ہے بیٹھا بھی کیا کرو اور انجوائے بھی کرو
ا یہ باہر جاتی ہوں ڈٹ لگا کے باہر جی ہوں اور
ہ اچھا اب ایسے نہیں جاتی ہو اب ڈٹ کے بغیر نہیں جاتی ہوں کیوں
مجھے نا اچھا نہیں لگتا اگر میں ڈاٹ کے بغیر جاؤں نا مجھے نظر لگتی ہے
نظر لگتی ہیں ڈانٹ دیکھو ڈانٹ کس نے کس لیے پہنتا جو عورت ہوتی ہے نا
ہاں
یہ ہوتی ہیں یہ نکاب تر نکاب کے پیچھے ہونی چاہیے گھر میں ہونی چاہیے اب اگر مجبوری ہے کچھ سیکھنا باہر جاتے ہیں اب اس کو کور کورنگ میں رہنا ہے اب اس کو کونا ہے ابیا میں حجاب میں ڈانٹ میں یہ غلط بات یہ نظر کے لیے نہیں ہے
س
آپ کو یار آپ لوگوں نے اس کو مذاق بنایا یہ مذاق نہیں ہے اور سنا
بس بڑیا ت سنا کیسے ہو
میں تو ٹھیک ہوں اللہ تعالی کا شکر ہے
ہو گئی پاپا
کیا اللہ تعالی کا شکر اب ہو گئی فارق آپ کو پتاہ ہے میں کب کہاں تھا آج ایک بجے سے آپ کو نہیں پتا پھر آپ کو کوئی نہیں بتاتا
کوئی بتا آپ کا کوئی بتا مجھے
ہاں میں ا تھ تھا نا تھوڑا کھیت پہ
ا
آپ کو پت نہیں تھا میں تھا کھیت پہ کام کرنے اچھا جو آپ کا ماموں ہے نا جو آپ کا ماموں ہے نا ماموں
میرے کو میرا تو ماموں نہیں ہے
ندیم ہے نا آپ کا ماموں
نہیں وہ جو میرا مام ہے نا
ہاں
وہ
جو میرا نا
تو ما
کوئی بھیگا نہیں تھا ہ
کیا تھا
اور سنا بس بھیا الگ الگ کوشچن تعلیم تو بڑھیا چل رہی ہے آپ کس کلاس میں ہ
میں نائنت
نائنت میں اور سنا اور سب ٹھیک ہے آپ کی فرینڈ کون ہے
کوئی نہیں میں فرنڈ نہیں بناتی ہوں فرینڈلی لاسٹ میں دون کا دیتی ہیں یہ فرینڈ کیا ہوتی ہے
فرینڈ تو دوست ہوتا ہے نا فرینڈ کے ساتھ اپنا بات شیئر کرتے ہیں
یار ایک ہی ہے میری وہ ہے سبا اس کے ساتھ م م بوں مے اسٹس ہیں آپ کو ب
آپ اسی کو بتاتی ہو سیکرٹس کیا کیا سیکرٹس ہیں مجھے بھی بتاؤ
وہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے
اچھا اپنے دوست کو بتاتی ہو اپنے دوست کو بتاتی ہو اچھی بات ہے جو آپ کے گھر میں وہ سمرانا اس کو نہیں بتاتی ہو
ہاں اس کو بھی بتاتی ہے ال مجھے نا تھکام اتارا تھکام پہ اس نے مجھ کی اتنی مدد ج رہی ہے مجھے بہت م اگر اس نے کی نا ہوتی مجھے نا ابھی کہاں یہ کرنا پڑتا اسی لیے اس نے مجھے بہت مدد کی اس نے مجھے نے خود نہیں
ہاں م ک کر ایک بی اس میں پھر بت سارے کیسس یہ بھی کرنا ک م د لانی کو
کام کرتی ہیں اس کو صبح جب اٹھتی
یہ بہت کام کرتے ہیں لیکن کپڑے دھوتی ہیں ساری چیزیں لگتی ہیں اور
کرتے ہیں اس کےاتھ سھ
کب ک پ بار س ہے
تو لیکن چلو
وہ بہت اتی ہے لیکن گھر کا بار
نہ میں ہر کسی کوئی کرتی ہوں مجھے نا جب غصہ آتا ہے وہ الگ
جو ہے نا ایجالس اس کو اس کو بھی کرتے ہو ایسا تو کو غصہ آتا ہے
نہیں کو نہیں کرتی ہوں وہ مجھے مارے گا وہ چم کیا
وہ کیا ہے
وہ کچھ نہیں چھوڑا
پھر بھی کیا ہے اور سنا
بس بڑھیا تم سناؤ کیا ایسے ہو
نہیں ہاں
کرتی ہو دعا اب تو بول رہی ہو نہیں کرتی پہلے منہ کو کنٹرول کرو نا
ہاں
میں اپنے منہ کو کنٹرول کرو کچھ غلط ادھر ادھر متبود ہو آپ کو ہنسی کیوں آ رہی ہے
ہ کچھ نہیں
اب بے فضول کیوں حسر ہو
کچھ نہیں
اور
بس بڑیا
اور سب ٹھیک ہیں
ہاں
نہیں موبا ٹھیک ہے
ہ
بھائی بن ٹھیک ہے ہاں ہماری گھر میں شادی ہے نا ا ہاں آپ کے جو ہاں جو آپ صحیح ہے صحیح اور سنا اور کچھ خاص مار ج ج
کچھ نہیں
کیوں
کچھ نہیں آب کیا ہوگا خاص
کچھ بھی
کچھ نہیں بس بڑھیا
اور سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے تم سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ ٹھیک ہے
اللہ تعالی کا ساتھ پڑھی ا ممی سارا کام کرتے نا ممی کے آا سارا گھر پڑیا نا ممی کے اوپر ہاں ہاں ہاں وہ گ وہ ہے نا ہمارے گھر میں ہاں اچھا بھائی اللہ حافظ
میں ل بیس